ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور سب کہریی سے ہو ہاں اللہ کا شکر ہے آپ ب تاؤ خھیریےس
الحمد للہ خیریت ہے اور چائے وغیرہ کھانا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
ہاں ناشہ واسہ تو وہ کھانا ک صب بارہ بجےک ہو جائے گا کھا کے اور آپ ہو گیا
اچھا کھانا وغیرہ کیا بنایا
کھانا بنایا ہے چکن بنایا ہے
چکن
ہاں چکن
تو ایک کام کرنا چکن منایا ہے تو لیا نا پھر ہمارے لیے تھوڑا اگر ٹائم مل جائے تو آپ کو ہم تھوڑا دور رہتے ہیں دو کلو میٹر دور ہے آپ سے دو تین کلو میٹر دور اگر ٹائم مل جائے تو آ جانا ہم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے چکن
ابھی تو بن رہا ہے
ارے بن رہا ہے تو ہمارے تو پیٹ میں ہی چوہے اچک رہے ہیں بھیا چلو ہم تو مزہ کر رہے ہیں آپ سے رہنا جنا متلانا اور سنائیے کیا حال چال ہے آپ کے
سب بڑھیا ہے آپ بتاؤ کیسے چل رہے ہیں آپ آج کل دین
اچھا اور اللہ ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا آپ سے جی آپ جو ہے آپ خود اور آپ کے جو پریوار والے ہیں ان سب کو آپ جو ہے دن سے جوڑیے کیونک دیکھو آج آج کل کی جو دنیا ہے کام میں اتنی ویست اپنی بیجی ہے کی نماز میں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے
جی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آج کل اس کی وجہ سے
دیکھو نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اگر دن ہوگا گھر میں تو اللہ کی قسم ہر بیماری ہر پریشانیاں دور ہو جائے گی
جی جی ب ش آج جی ابھی آج کے لیے دنیا نا وہ پیسے کے پیچھے پڑ رہی ہے نماز وماز سب کو چھوڑ رہی ہے
ہاں صحیح بات فرمایا آپ نے کہ آج آج کل کی جو دنیا ہے پیسوں کے پیچھے ہی پڑ رہی ہے پیسہ پیسہ ہائپ پیسہ ہائی پیسہ
کو بھی چھوڑ دیتے ایسے ایسے دیکھ رکھے ہیں جمبے کی نماز کو بھی چھوڑ دی تھے وہ
صحیح فرمایا آپ نے حضور ایک دم صحیح فرمایا کہ ایسے ایسے ان انسان ہے کہ پیسوں کے لیے جو ہے جمعہ کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں
جی کام میں اتنے ویس
لیکن ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوو نماز چھوڑو گے تو ہر انسان جو ہے نماز چھوڑے گا تو وہ لائف میں بہت زیادہ پریشان رہے گا کیونکہ اگر نماز نہیں چھوڑے گا تو اچھا رہے گا نماز نہیں چھوڑے گا تو دیکھو یہ ہے کہ اس کے جو ہر پریشانیاں ہیں پریشان یا دکھ تک تکلیف اور جو ان کا جو کام وغیرہ ہے بزنس وغیرہ ہے اللہ فضل و کرم سے ا اچھا چلے گا
جی بے شک
تو ہماری تو آپ سے یہی رائے ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیے جیسے ٹائم ملے آپ کو دو وقت ایک و تین وقت
جی آج کل کی جو دنیا ہے نا سنو آج کل کی جو دنیا نا وہ اپنی جو دکانوں کو چھوڑ نہیں جا سکتی وہ سوچتے ہیں ا کسٹمروں کی وجہ سے مطلب کہ کسٹمر چھوٹ جائے گا اس اس وجہ سے آج کل کے ن نوجوان ہے نماز پڑتے ہیں دکانوں کو چھوڑ د ج
ہاں یہ غلط ہے غلط ہے آج کل کی جگہ نوجوان کی عبادت کرنا جو نوجوان آج کے ٹائم پر اگر یہ اللہ کی عبادت کریں گے معشر ان شاء اللہ اللہ بہت سوااب اور بہت بہت برکت عطا فرمائے گا اللہ تعالی کو جو ہے نوجوان عبادت بہت زیادہ پسند
جی ہ نماز پڑھنے والا ہے اللہ الال بت
اگر نوجوان جو ہے عبادت کرے گا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا روک کر دھوا مار گ گا تو الحمد للہ
ایشیا کچھ وہی تو آج کل کے جو ن نوجوان ہیں وہ دنیا میں سے مشغول ہو رہے ہیں نا بہت زیادہ
بے شک بے شک دیکھو آج کل جو پ آسانیاں جو مزدور کام وغیرہ نہیں چلتا میں کوئی پریشانیاں ہے ہ تو یہ سب یہ اللہ کا کی دین ہے کیونکہ آپ جو ہے اللہ کو کو تو یاد نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے
کام میں وست ہو جاتتا ہے نا آج کل
اللہ جو ہے پریشانیاں دور پریشانیاں ان کو پریشانیاں دے دیتے ہیں اگر جو نماز نہیں پڑھتا کام میں ویست کہ تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں یہاں تک کہ جمے کی نماز تک بھی نہیں پڑتا انسان ایسے ایسے انسان دیکھے ہیں ہم ہم نے کہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑتے
آج کل کے لوگ باغ ایسے ہیں نا جو مطلب مطلب کیا ہوا جیسے ایک وقت کی نماز بھی نہیں ہے ٹائم اتنا مطلب چلو پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے تو اس کے اندر سے ایک یا دو وقت کی تو ہات آتی ہوگی نا پانچ وقت کی نہیں آتی ہے اسا تو کوئی بندہ نہیں ہے اتنا تو ٹائم رہتا ہے سب کے پاس
ہاں صحی بات ہے یہ جیسے کہ آپ نے صحیح فرمایا ہوا اگر پانچ وقت کی پڑھنے پانچ وقت کی نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم یہ ہے جیسے کہ اگر آپ مانو کہ نو بجے کام کرنے جاتے ہو شام کو چھ بجے آتے ہو
عشا کی ہاتھ
ہو سکے تو آپ کے مغریب نماز بھی اگر چاہے تو مغرب عیسا
اور فضر تین وقت کی تو آ رہی ہے نا چلو دو وقت کی تو آ رہی کوئی بات نہیں توگ کی وہاںیں پڑ لوگ ج آپ کام کر رہے ہو میں
ہاں ہاں ب بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا حجورا آپ نے اگر وہاں پر اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ پارک ہو پاک شاف ہو تو آپ وہیں پر پر بھیی نماز پڑھ سکتے ہو یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمایا
ایک نماز کے انر پانچ منٹ لگتی ہے زیادہ سے زیادہ ک لگ گی پانچ سات منٹ لگتی ہے اب کیا پانچ سات منٹ کے وقت بھی نہیں ہے کیا
بالکل بالک اگر اتناا ٹائم ہی نہیں نک نکال پاؤ گے اگر تو تم جو ہے تو پھر کیا مطلب مسلمان جو ہے بننے کا کیا مطلب مسلمان نام کے ہم دھبے ہیں اگر اتنا سا ٹائم نہیں نکل گال پاتیں نماز چ لیے تو کیا کیا مسلمان ہیں ہم اور پھر بولتے ہیں ہم پریشان چل رہے ہیں پھر بولتے ہیں دیکھیے آپ آپ ہماری بات سنیے گا دیکھیے پھر انسان بولتا ہے ہم پریشان چل رہے ہیں ہم ہمارے بیماری چل رہی ہے ہمارے وہ چل رہی ہے ارے بھائی تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو دن سے جٹے نہیں ہو کہ دن سے جوڑنا ضروری ہے انسانوں کو جو ہے آس پاس اپنے پاس پڑوس جو ہے اپنے پریوار کو جو ہے دن سے جوڑو نماز کی ان کو اطلاع دو نماز کے لیے دو ان کو جو ہے دعوت دو مسجد میں آنے کے لیے بولو بھائی مسجد میں آیا کرو نماز پڑو نماز ہاتھ پڑو گے تو تمہاری ہر پریشانی دور ہوگی
جی آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں آخر بنانے کے تو ان کا وقت ہی نہیں ہے
میں سر میں میں اپ نے اج کل کی دنیا جو ہے وہ جو ہے پیسہ دنیا بنانے میں لگ رہے ہیں دنیا آخر رکھتی پہتی
آخری کی تیاری کو کر ہیا ان کو پت نہیں کہ آپ ان کو جانا تو آکھ یہاں پر دنیا میں کون زندہ رہتا ہے لاسٹ پچاس سال جیلے گا پھر اس کے بعد کم آ ہی جائے گا نا
بالکل بالکل دیکھو انسان کو جو ہے مرنا ہے ایک دن سب انسان
ایک دن جب تم ہوتا ہے گی سر اللہ تعالی کے ہاتھ میں کس کو ختم کرنا ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا ہو اللہ کے ہاتھ میں کہ کب انسان کس کو موت دے رکھتے دے اللہ نے سب کی تاریخ ٹائم ٹیبل منٹ سیکنڈ وغیرہ سب چیز لکھی ہوئی ہے
جس دن پیدا ہوئے تھے نا اس دنیا میں آئے تھے اس دن ہی لکھ دیا گیا تھا کہ اس کب موت آئے گی اس کو
جی سک بے شک بے شک جب جس دن وہ دنیا میں اللہ نے بالکل صحیح بات ہے جس دن اللہ نے دنیا میں آتا فرمایا تھا اس کو بھیجا تھا دنیا میں اسی دن اس کی تاریخ طے کر دی تھی کہ فلاں تاریخ کو پلا منٹ فلا سیکنڈ پلا تاریخ کو یہ انسان ختم ہوگا
ابھی جیسے کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر مر جاتا ہے تو اب لوگ بات سوچتے ہیں نہیں یار یہ تو ایکسیڈینٹ میں رہیا ہے تو وہ وہ بس وہ ذریعہ تھا اس کا ایکسیڈینٹ کا تو ذریعہ تھا
د وہ بالکل اس کا وقت جو ہے فکس کر رکھا تھا بالکل صحیح بات ہے آپ نے صحیح فرمایا اس کا وقت جو ہے اوپر والے نے فکس کر رکھا تھا
سوچتے گھر آ گئی کہ گھر چلتے آ گئے گھر نہیں آتی وہ
گئی دیکھو کسی کی گرے نہیں آتے میرا خدا نے سب کا ٹائم ٹیبل لکھ را ہے کہ کب کس کی موت ہے کس منٹ پہ کس ٹائم پر ہوگی کس سیکنڈ میں کتنی بجتی کتنے منٹ پہ کتنی سیکنڈ پہ ہو گئے جی بالکل صحیح فرمایا آپ اپنے دنیا کو بنانے والا اور دنیا کو چلانے والا اللہ فرقہ
چلا رہے ہیں ورنہ بنانے والا تو اللہ ہے قدرت جو قدرت ہے سا پہاڑ بنے ہوئے یہ کس نے بنا ہے
بے شک صحیح فرمایا ہو ج رہا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
نہ ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں کیسے
دیکھو ہماری تو آپ سے یہی دعا ہے اور جو ہے آپ جو ہے اپنے آس پاس کہ انسان کو جو ہے دن سے جوڑے جن کے بارے میں انہیں بتا پ فھرم آئے گا
ٹھیک بے شک اگر یہ اسے جڑے رہ گئے نا جیسے اس کے اندر جانا جماعت کے اندر جائےیں گے تو اس سے ان کو مطلب دین کے بارے میں پت چلے گا
جی دیکھو یہ بالکل صحیح فرما حضور کی جب تک آپ اگر جماعت میں ٹائم نہیں نکال پاؤ کیکہ جماعت میں تھوڑا ٹائم نکالنے سے جو ہے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ کیا ہم نماز میں کوئی ہماری نماز مانو کہ کوئی غلط پڑھ رہے ہیں ہم تو وہ چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں جماعت میں جانے کا جماعت میں نکلنے سے جو ہے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے پل آپ سے آپ نے جو ہے ہم سے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہم کو کو بہت اچھا لگا انشاء اللہ آپ سے پھر بات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ وحمۃ اللہ وبرکہ
وعلیکم السلام رحۃ ال الرات اللہ حافظ نال بات کر